السلام علیکم کیس ہو بڑھیا بس ٹھیک بس آج تو ٹاپک بتان میں کون سا ٹاپک
اللام عل ہاںاں
آپ ب سکتے ہو ف بارے میں بھی بتا سکتا ہوں فزیوتھرپی رلیٹڈ کانٹینٹ فزیوتراپی جاتی ہے اس کے ریلیٹڈ ہم کچھ بھی کر سکتے مطلب کوئی بیمار ہو ف رینج آف مون
ہاں ج س دیکھو فزیوتھرپی علاج کا ایک اہم شعبہ ہے جو ورزش ہر اور مختلف علاجی طریقوں کے ذریعے مریضوں کو جس انی تک تکلیف کو کم کرنے اور ان کی حرکت کو بہتر بنا بنانے میں مدد کرتا ہے اس کا مقصد مریض کو د دوبارہ محسول کی زندگی کی طرف لانا اور اس کے جس جسمانی سصولیاات کو بہتر بناتا ہے جو جو فوری طور پر کامر کر دتے ہیں گردن گردن درد ا جوڑنے کے
جا سکتی ہے اس میں پین کو کم کرتے ہیں جوائنٹ اور مسل موومنٹ امپروو کرتے ہیں اسٹرگ اور فلیکیبلٹی بڑھ
پروفیشن ایک جو مومنٹ فنکشن اور کوالٹی آف لائف کو امپرو کر کے لی ایکرسائز استعمال کرتی ہے اس کا مقصد درد کم کرنا چلنے کو بہتر بناتا ہے اور مریضوں کو دوبارہ ایک اچھی زندگی جینے کا ایک قابل بناتا رہا ہے یہ ار یہ درد کو کم کرتا ہے اور گھٹنوں اور گھٹنوں اور مسلوں کو مومنٹ کو امپروو کرتا ہے
احمز خموں سے بستر پر لیٹا ہوا تھا کچھ دن پہلے ان کو سٹروک ہوا
جب میں بولوں گتی
وہ نہ ٹھیک سے چل سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھوں پر
اسٹوری آپ سنڈرل آؤس سنڈرل کے بارے میں آپ نئے اسٹور کولی ابن ش ش س
ایک دن ایک فضیت ہاں ہاں سنڈریلا میں یوز نہیں کرتا سنڈریلا ایک دفعہ ایک ذکر ہے شہر میں سنڈرییا نام کی بہت ایک نیک دل خوبصورت لڑکی تھی
دیکھو ایک دن کم ہوئے
کچھ د سال بعد نا اس کی ول شادی ہو گئی شروع
تھے ایک پیاری اور نیک لڑکی تھی جس کا نام سندریلا تھا
سوتیلی ماں اور دونوں سوتیل بہن اس پر ظلم کر
سوتا علی سوت علی ماں اور دو سوت علی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی وہ وہ اس سے برا سلوک کرتی تھی اور گھر کا سارا کام اسے کرواتے تھی ایک دن بادشاہ نے سب کو
تھے اور اکثر اس کے مذاق اڑائے جاتے تھے پھر بھی اس نے کبھی بڈ ت بدوا نہیں اور ہمیشہ اصبر سے کام لیا ایک دن بعد شاہ نے اعلان کیا کہ محل میں تین کے جشن ہوگا جہاں شہزادہ اپنی ہونے والی تو دلہن کے انتخاب کرے گا سنڈریلا بھی جانا چاہتی تھی مگر اس کی
کیونکہ اس کے بع اوڑو ختم ہوگی مفل میں شہزادہ صرف سندریلا کے ساتھ ناچا اور دونوں نے بہت اچھا وقت گزارا
داس ہو کر رو
نے برا بجائے جب گری نے بارا بجائے حضرلہ جلدی سے سے بھا گئی اور اس کے ایک شیشے کا جوٹا وہیں رہ گیا
و کو شی کڑو کو شادی
سلطنت میں اس لڑکی کو ڈھونڈا جس کو پاؤں میں وہ جٹ جوتا
ایک لباس میں بدل گیا پیری نے یاد رکھنے کی
بالکل ٹھیک آیا ش نے اس سے شادی کر لی اور دونوں ہمیشہ خوشی خوشی سے رہ گئے
سب حیران گئے سے زیادہ اس کے ساتھ نہ چاہ
والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے والد نے دوسری شادی کر لی اس اس عورت کی دو بیٹیاں تھیں جو رور کرتی تھھی اور خودکرش تھی
پڑی جلدی میں اس کی ایک شیسے کی ٹوٹی
کا بھی انتقال ہو گیا اس کی سوتلی ماں بہت ظالمن گئی وہحسن اللہ سے گھر صاف کروا دی کپڑے دھلواتی کھانا پکواتی اور اسے چھت کے کمرے میں لاتی تھی اتنی محنت کے باوجود سندرلا ہمیشہ نرم مزاج
نہیں
اور میں نے کبھی شکایت نہیں کی ا تو ایک دن بادشاہ نے ایک شاندار مح محفل کا اعلان کیا اصلطنت کیا ہر جاں لڑکی کو دعوت دی گئی گئی چونکہ شزاد دلہن کے انتخاب کرنا چاہتی تھھی سندرلا بھی محفل میں جانا چاہتی تھی لیکن اس کی سوتالی ماں نے اس کا مذاق اڑایا
سے کیا کہنا چاہیے ایک مصر سالوں تک دنیا گھومتا رہا ہر شہر میں اس نے لوگوں کو دیکھا کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا تھا کوئی محبت کے اور کوئی صرف سکون کے کی تلاش میں تھا آخر ایک دن وہ پہاڑوں میں رہتے
خوبصورت لباس اور چمکدار شیشے کے جوتے دیے شیوار چندرا پری نے کہا یاد رکھنا آدھی رات کے بعد سارا جادو ختم ہو جائے گا محل میں کوئی ہر ہر کوئی سندر لگی خوبصورت دیکھا حیراں رہ گیا سے زیادہ صرف اسی کے ساتھ نچا اور دونوں نے بہت خوشی سے وقت گزارا جب گڑی نے بارہ بجائی تو گرلا جلدی سے باگی
نہیں پرندے کی آواز سنی نہیں پہاڑوں کی خوبصورت د ہی
وقت اس کا ایک شیشے کا جوتا گر گیا شہزاد نے پوری سلطنت کے ہر گھر میں جا کر اس لڑکی کو ڈھونڈا جس کے وہ جوٹھا
اسی پیالے کی طرح ہے زم داریہ زلون کا اپنےا
دونوں سوتلی بہنوں کو فٹ نہ آیا آخر میں سندریلا نے
قدرت کی خوبصورتی اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنے کے بھول جاتی
ا نیکی صبر اور ایمانداری کا پھل ہمیشہ اچھا ملتا ہے دیکھو اب ہم ا بات کریں گے ا کسی اور کے بارے میں
وہ بزرگ سے پوچھنے لگا کیا پوچھنے لگا بزرگ پروفیسر نے کلاس آتے ہی ہر اسٹوڈنٹ کو ایک سفید کاغذ دیا اور کہا زندگی کے سب سے چیمتی چز کے نام بائسا میں محب
تھے ایک عقللمند اور مہربان بادشاہ تھا جو ایک پورے امن سلطنت پر حکومت کرتا تھا بادشاہ اپنی رائیاں سے بہت محبت کرتا تھا تھا اور ان کے مسائل دھیان سے سنتا تھا اس کا یقین تھا کہ ایک اچھا ہمارا حکمران ایمانداری اور کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتا ہے ایک دن بادشاہ نے
ہے
سڑا کپڑے پہنک کر اپنی سلطنت کا دورہ کرنا کے فیصلہ کیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے اس کی ملاقت بات ایک غریب بزرگ سے ہوئی جو ایک بڑی بی اٹھا کر چل لا رہا تھا بادشاہ نے اپنی پہچان بتائی بغیر اس کی مدد کی کی بزرگ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا اچھا انسان امیر انسان سے زیادہ جو ہوتا ہے بادشاہ مسکرایا کیونکہ اس نے سیکھا گس دی عزت طاقت سے دولت سے نہیں بلکہ مہربانی سے ملتا ہے جب وہ محل واپس آیا تو اس نے اپنی ریا کی خوشحالی کے لیے زیادہ محنت کی لوگ اس سے اور بھی زیادہ محبت ضد کرنے لگی مقصد
اس کا کاروبار تباہ ہو جائے اور لوگوں اس پر بھروسہ کرنا شروع چھوڑ گئے اور دوسرری طرف جس نے سفر کیا تھا اس کی سچائی دی گئی سب کے سامنے آگے لگ
ج
لگے اور اس کا نام ایمانداری کی مثال بن گئی ایک دن
اس کا نام میں تھا جب اس نے یہ کہا تو کیا کہا ایک بادشاہ تھاین تھی اس زمانے کی بات مہربان لکھ تھی جو ایک شانر مہل میں رہتی تھی لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ نرم مزاج ک مند اور خیال رکھنے والی تھی ملک ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی تھی وہ ووں کو کھانا ضرورت مندوں کو کپڑے اور بماروں کو دوا دیتی تھی ایک دن ایک چھوٹی سی لڑکی محل میں آئی اس کا گھرانا بچھڑ گیا تھا اور وہ بہت اداس تھی ملکا نے اس لڑکی کا پیار سے استقبال کیا اس کھانا دیا صاف کپڑے دیے اور رہنے کے لیے محف کو جگہ دی پھر اس نے نے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے میں بھی مدد کی کچھ دنوں بعد اس لڑکی کا گھرانہ مل گیا ان نے ملکا کا کی مہربانی اور سخاوت کے لیے شکریہ ادا کیا ملکا نے کہا اصلی خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے سب لوگ اس کے نیک دل اور عقل مند تعریف کرنے لگے اس نے اپنی سلطنت پر مہربانی اور انصاف کے ساتھ حکومت کی اور نہیں
کہ ہر زخم بات کرنے سے نہیں لوگ پے بیٹھتے ہیں ذرا بھی اس
اب میں آپ کو دوسری اسٹوری بتاؤں گا ایککمنی انسان کی ایک زمانے میں ایک منڈی انسان رہتا تھا
ایک دن اچانک زارا شہر چھوڑ کر چل گئی کوئی الودوداع میں کوئی پ کا دیر تک تھا گلی میں کھڑا رہا جہاں وہ اکثر مسکرات
تھے ایک طاقتر بادشاہ تھا جو بہت مگرور اور گرور والا تھا وہ سب وہ سمجھتا تھا کہ اس سے بڑا کوئی نہیں بچ نے اپنے وزیروں کی بات سن سنتا تھا اورور نہ ہی ا اپنی رعائیہ کی اسنی اس کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا تھا ایک دن ایک بزرگ دانا محل میں آیا اس نے بادشاہ کو ایک
ہر مسکراتا چہرہ خوش نہیں ہوتا
کہاں اسی اس وقت کھولنا جب تم سچ جان کے کے لئے تیار ہ بادشاہ ہنس پڑا اور بزرگی بات کو کو نظر انداز کر دیا کچھ مہینوں بعد اس کہ گرو کی وجہ سے بہت سے لوگ سلطنت چھوڑ گئے اور سلطنت کمزور ہو گئی بہت ج پریشان ہو گیا بزرگ کی دعا دبا یا دایا ڈباا اور اس نے اسے کھلا اندر صرف ایک پیغام لکھا تھا
کو اپنے سارے بنا لیا اور پھر اس نے محسوس کیا کہ جب
اجازی دل کھول دیتی ہے لاسٹ میں آپ کو یہ بولوں گا گرو انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے جبکہ اجازی اس اور کامیابی دلاتی ہے کری آپ